ہلو
ہیلو جی السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟
جی میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ کیسے ہیں گھر پ سب کیسے ہیں
اللہاؤ آپ بتائیں گھر میں کیسے ہیں آپ کے سب
جی اللہ پاک کا بہت شکر اور فضل ہے سب اچھے ہیں
جی
چلیے بہت اچھی بات ہے یہ تو اور بتائیں آج چپ کا دن ایسا رہا
جی جی دن اچھا گزرا اور بس مطلب اچھے کی ہی ہاں بھروسہ اوپر والے سے ہم سب نے لگایا ہوا ہے کہ بس جو بھی مطلب دن گزرے وہ بس شکر اور صبر کے ساتھ گزرے
ہ جی جی بہت اچھی سوچ ہے آپ کی بہت اچھی بہت اچھی سوچ ہے آ بہت اچھا لگا یہ سن کر کہ آپ کی اتنی اچھی سوچ ہے اچھا یہ بتائیں آپ کی آپ کے ادھر آپ کے گھر میں مہمان جو ہیں زیادہ ت تو کس وقت آنا پسند کرتے ہیں
شام کے وقت زیادہ تر مہمان آنا پسند کرتے شام کے وقت میں اس لیے کیونکہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے فضر کا اس کے بعد لوگ جیسے باہر ٹہلنا پسند کرتے ہیں پھر بچوں کا گھر والوں کا ناشت ضروری ہو جاتا اس لیے اس وقت میں لوگ ایک دوسرے کے گھر نہیں جایا کرتے ہیں جیسے ناشتے اور بچوں کے اسکول لوگوں کے آفس یا کام والی جگہ جانے کا وقت ختم ہوتا ہے پھر لوگ کھانا بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد لوگ آرام کرنا پسند کرتے ہیں شام کی چائے کے بعد یا پھر شام کی چائے سے پہلے تووگ ایک دوسرے کے گھر جانا پسند کرتے ہیں اسی بہانے اگر شام کی چائے مطلب شام کا وقت اور چائے کا نام نہ ہو ایسا ہو ہو نہیں سکتا تو بعض دفعہ لوگ اس بہانے سے بھی نکلتے ہیں کہ ہم فلاں کے گھر جا رہے ہیں تو چائے وہاں پی لیں گے یا پھر فلاں کے گھر والے آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیئیں گے تو بات صرف مطلب یہ صرف رسمی کارروائیوں کے بارے میں نہیں ہے؛ لوگوں کو ایک دوسرے کی کمپنی کی ضرورت ہے - چائے بانٹنا اور شام کو ایک دوسرے کے گھر جانا تا یہ کافی مطلب ہے کہ ریلیکس والا وقت ہوتا ہے لوگوں کو کوئی ہڑبڑی نہیں ہوتی کہ ہاں بچے آئیں گے یا اسکول بھیجنا ہے یا لوگوں کو دفتر جانا ہے تو یہ وقت تھوڑا سا پرسکون والا ہوتا ہے تو اسی وقت لوگ ایک دوسرے کے گھر جانا پسند کرتے ہیں
نہیں یہ بات تو بالکل صحی کہی آپ نے
جی
لوگ اسی لیے شام میں ہی آنا پسند کرتے ہیں اور اور زیادہ تر جب ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو ہم مہمان کو مہمان نوازی کے لیے سب سے پہلی پیشکش کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم چائے وہ سوری پانی یا شربت دیتے ہیں ہے نا ڈیپینڈ کرتے ہے کہ ویدر کے ایسا ہے ہے نا اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو لوگ تو گرمیی میں چائے پینا پسند کرتے ہیں آپ کو تو یہ چیز پتا ہوگی
جی گرمیوں کے ہاں دن میں شربت سے مطلب ہے کہ مہمان نوازی کی جاتی ہے اور اگر کا موسم نہیں ہے تو پھر دوسرا جو ہے وہ چائے اس سے مطلب ہے کہ لوگ مہمان نوازی شروع کرتے ہیں ہمارے مطلب یہاں کیونکہ مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی کچھ بول رہے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا ہاں وقت لگ جاتا ہے
وقت لگ جاتا ہے صحی صحیح بول رہے ہ
وقت ہ لگ جاتا ہے لیکن سب سے پہلے چائے ہاں
چائے صحیح بول رہے ہیں ہاں چائے جو ہوتی ہے زیادہ تر لوگ پسند کرتے
پسند کرتے ہیں بالکل اور طرح طرح سے ہاں چائے کو لوگ بناتے ہیں ہ بنانے کا ہاں ہاں چیزیں وہی ہیں لیکن بس تھوڑا سا بنانے کا اگرگر طریقے کا آپ بدل دیجیے تو مطلب چاہے اچھی مطلب ااں
دیکھیں دیکھیں چائے بہت طریقے بنتی ہے ایک چائے ہوتی ہے بلیک ٹی ایک چائے ہوتی ہے ملک ٹی ہے نا ایک اور اور لیمن ٹی بھی ہوتی ہے گرین ٹی ہوتی لیمن ہوتی بہت سارے کی چائے بنائی جاتی ہے ملک ٹی جو ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے ایسے کہ آپ ملک لیجے ٹو کپ ٹھیک ہے ٹو کپ میں ون کپ ون ون واٹر ڈال دیجیے آپ اس کے بعد آپ اس کو گی گس کے اوپر چڑا جوگ فریم پہ پھر اس کے بع آپ تھوڑی چیک کر ک ڈالیے بہت زیادہ نہیں کیونکہ اگر آپ چ چائے کی پتی کی ماترا زیادہ کر دیتی ہیں تو چائے کڑوی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اس میں ڈالنا ہے تھوڑی سی ادرک ایک ادرک ڈالنی ہے بس ہاں بس چائے کے لیے بہت انناف ہے ہے سذر آپ کو فلیور بنانا ہے ب ف ہے گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ا کو کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ لو فریم سے تھوڑا سا پرریم کو اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے میڈیم فم میڈیم فریم میں جیے اوپر آئے تو آپ کو لو فریم کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا جیسے اوپر آئے اس پھاپ اوپر آئے ایئر بن کے تو آپ کو اس اس کو اٹھانا ہے اٹھا کے دو بار چلانا ہے اسسے گول گول گھمانے ہے ٹھیک ہے پھر رکھ کے دینا ہے اس کو کم سے کم پانچ منٹ تک اس کو چھوڑ دینا سے پکنے دینا ٹھیک ہے پانچ منٹ کے بعد پھر آپ اس کو نکال کر چھننی سے اس کو چھان کر سرو کر سکتے ہیں بسکٹ کے ساتھ ٹوس کے ساتھ نمکین کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ پسند کریں ج ہے نا مطلب یہ ایک طریقہ تو یہ
ج ہاں اور کیا مزے کی بنتی ہے جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں واہ کیا مطلب اس کی خوشبو دھی دھی خوشبو جو پھیلتی ہے مطلب وہ کیا مطلب وہ پینے سے پہلے ہی لگتا ہے کہ وہ خوشبو آپ کے روح میں مطلب ہے کہ کہ وہ جذب ہو جاتی ہے کافی مطلب ہے کہ خوشبو ہی تو ہے چائے کہ بننے وقت آدھا من تو آپ کا اس سے ہی بھر جاتا ہے
وہی تو بات ہے نا اس لے چیپ پسند ہو ت لوگوں اور ایک چیز ایک ایک چے شاید آپ نے اگر کی ہو کبھی تو بارش ٹائم میں ا ٹھنی ٹائم اٹھ ہے بڑ اچیتی
کلہڑ والی چائے بالکل بالکل ابھی تو یہ بہت خوشبو ہاں ابھی تو ہر جگہ پہ مطلب ہے کہ مطلب ہے کہ چوک چوراہے پہ لوگ بنا بنا کر کے مطلب یہ ایک اچھا ایک طریقے سے بزنس اسٹارٹ ہو رکھا ہے لگوں نے مطب چاہ وہ لڑوا لیی چائے مطلب اس میں سوندھی سوندھی مٹی کی خوشبو جو آتی ہے
ارے لگ خوش بوول لیتے
جی ٹھنڈی ہو جاتی ہے صحیح کیاتے
وہ چائے کی بات ہی لگ رہے تھے یہ ٹیسٹ کا تھا توب تھوڑا دو ٹیسٹ الگ لیول رہ اس کا خوشبو اتنی اچھی رہتی ہے اس کی کہ لوگ خوشبو ہی لیتے رہتے ہیں خوشبو ہی لینے میں ان کے دن ختم ہو جاتا ہے اتنی اچھی رہتی وہ کلڑ والی چائے جو ہوتی ہے بہت ہی زیادہ مشہور چائے ہے بہت زیادہ ذائقے والی چائے ہے اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں ہے نا ہر ہر ہر
لوگ اب ہوٹلس میں ہوٹلس میں بھی اس کو بنانا اسٹارٹ کر دیا الگ الگ نام سے ہے نا الگ الگ نام سے بنانا شروع کر دیا ہے مطلب ہوٹلس کے الگ الگ نام ایک چھوٹیے چھوٹا سا ایک اسٹال چاہ گ کھول لیا اس کا الگ نام د دیا وہ کلڑ والی چائے ٹھیک ہے بیچ چار لوگ پرچیز کر لے رہے ہیں ہے نا تو لوگ جو ہے یہ سب چیزوں میں نا بہت کیا ہے کہ چائے ایسی چیز ہے کہ بہت لوگ اس کو ایسے پسند کرتے ہیں نا کہ بنا چائے کی صبح نہیں ہوتی
نہیں ہوتی بالکل ہاں لوک ہاں ہاں ہاں وہ تھکاوٹ بہت کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ سر درد ہے تو چائے پی لیا
جی بلیک ٹی جو ہوتی ہے زیادہ بینیفیشیل وہ ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر مانے جاتے کیک کہ کہیں نہ کہیں اس میں بہت ساری چیزیں جسے ڈالی جاتی ہیں جیسے کہ اس میں لونگ ڈال دی کالی مرچ ڈال دیا آپ نے ٹھیک ہے
اب تو لوگ گلاب کی پنگڑیاں بھی ڈالتے ہیں چائے میں ہاں گلاب کی پنکھڑیا بھی
ہوں وہی مطلب جس کو جس طرح کا فلیور لینا ہو وہ اس طرح کی چیزیں ڈالتا ہے لیکن زیادہ تر جب کھانسی یا سردی جو کام ہوتا ہے نا تو لوگ گڑ والی جناات جیسے کہ شکر جگہ گوڑ ڈال دیا ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے اس میں ایک چیز م ہو گئی تھی میری سوری جو جیسے کہ میں نے نہیں نہیں کولر والے میں دودھ والے میں نے جیسے بتایا تھا کہ اس میں ایک کپ پانی وہ سوری دو کپ اس کے ساتھ دودھ کے ساتھ ایک کپ پانی ڈال دیا پانی کے بع شکر بھی ڈالنا ن شکر ڈالنا ہے اس کے بع چائے کی پتی ڈال رہا میں کر بھول گیا تھا پھر اس کے بعد آپ کو اس کو ادرک ڈالنے کے بعد اس میں اللاائچی ڈال دیے فلیور کے لی اس کے بعد پکا دینے میں شکر کی بھول گیا تھا تو شکر بھی ڈالنا ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور جیس ہی یہ گڑ والی کیا ہوتی ہے کالی بلیک ٹی اس میں گڑ ڈالنا ہوتا سکر جی کا ریزن یہ ہے یہ جو شکار کی تاثیر ہو تینوں ٹھنڈی ہوتی ہے ہے نا کھانسی میں جو ہے وہ کر سک تی ہے فیکٹریٹ اس میں گول ڈال
گول ڈالتا ہے
تو گڑ زیادہ اچھا تا ہے تو وہ میں یہ ما مطلب
وہی مطلب ہے کہ آسان طریقہ آپ نے بتایا ان شاء اللہ تعالی اس کو ضرور ٹرائی کروں گی اگلے اس دفعہ اب جب بھی چائے بنا نانی ہوں گی آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے اور چائے کی دھی دھیمی جو خوشبو ہوگی اس خوشبو کے ساتھ آپ کو بھی دعاؤں میں
ہمم ہمم ہمم جی جی جی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنا اچھا جو ہے ہمم ہمم ایپریشٹ کیا آپ نے میری تعریف کی ہی بتانے کی میں بہت خوش
اچھا ہے کی مطلب ایک ایک وہ جو کہتے کہ ا چائی کی اس میں ہے کہ وہ آپ کے لیے
جی جی جی ہاں چلیں چلیں چلیں کوشش کریے گا آپ بنانے کی ہے نا چلے دعا میں یاد رکھیے گا اپنا آپ بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ